ہلو السلام علیکم وعلیکم اللام کیا حال چال تمہارے
میں ماشاء اللہ ایک دم بڑھیا تم سناؤ ٹھیک ہو
میں بھی ایک دم اللہ کا شکر ہے
اور بچے ٹھیک ہیں
ہاں بچے بھی بڑھیا ہے ایک دم
چلو جی بڑھیا اللہ کا رہح ہے
ہو اللہ کا رحم ہم تو کہتے ہیں سب پائی بنا رہے
جی جی جی بالکل اور بتائیں بچوں کو ہولڈم ورک شروع کرا تم نے
د تھی کتنے دن ہو گئے بچوں کو بولتے بولتے سنتے ہی نہیں ہے ہماری کی تم تھوڑا بہت اپنا اسکول کا ہوم ورک اتنا ملا ہوا ہے کہ اسٹارٹ کر لو اب اور کتنے دن ویسٹ کرو گے پھر
بالکل پر دیکھے نا ابھی میں بھی ٹائم کہاں ہی لگتا پے دن ان کی ایکسٹرا کلاس میں نے تو اپنے بچوں کی ایکسٹرا کلاسز کوچنگ ان کے باہر کھیلنے کی کوچنگ ساری لگا رکھ کہ اب دیکھے اس میں کہاں کب کیسے ٹائم نکل جا ہے ہی نہیں پتا لگتا ہے
نہیں وہ تو پ کیا ہے آج کل کے ٹائم یہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی کتنا سیکھنا ضروری ہو گیا ہے بچوں کے لیے
جی بالکل بالکل اب آپ دیکھیں آج کل یہ ہوم ورک جو بھی دیتے ہیں انہوں نے خود نے نہیں کرنا یہ کرنا تو ہم ہم نہیں ہوتا نا ان کے والدانوں نے اب دیکھے اسکول میں کہاں کرتے ہیں یہ بچے اپنا ہوم ورک
صحیح بات ہے تمہاری میرے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ کہیں گے امی تم کرو ہمارا ہ کام میں کیا میں بولتی ہوں ان کو میں نے کہا کہ اسکول میں جاتی ہوں تمہارے بدلے پر پڑھنے کے لیے
جی وہ اس کا بھی جواب نہیں دیتے یہ لوگ ڈھنگ سے اور اوپر سے اورت اور دیکھے نا یہ کتنا ٹائم ایسا آ گیا سارا ہوم ورک ہمیں ہی کرنا ہے اور دیکھے ہوم ورک بھی کتنا صحیح دیتے ہیں یہ لوگ پرانی چیزوں سے سے آپ یہ بنایں میں آپ کو بتاتی ہوں میری خال کے بچوں کا جو ہوم ورک ہے انہیں کتنا اچھا ہوم ورک ملا تھا مطلب میرے بچے تو بڑے ہو گئے پر ایک ٹائم تھا جب میں بھی انہیں بولتی تھی اپنا ہوم ورک کر لو اور یہ سب تو انہیں اتنا اچھا ہوم ورک تھا یہ لوگ ویسٹ پروڈکٹ سے اتنے سندر سندر پروجیکٹس بناتے تھے
صحیح ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے تو ہم کتنی چیزیں بنا سکتے
ہیلو جی دیک بالکل کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں کتنی چیز اور ہو سکتی ہے
بالکل اور اچھی بھی لگتی ہے نا دیکھو کتنی دیکھنے میں
جی جی آپ دیکھیں آج کل میں آپ کو بتتی ہوں میرے خالہ کے لڑکی نے بنایا تھا وہ میرے کو نا اپنی آواز دوبارہ سنا ہی دے رہی ہے
تو سیکھا رہی ہے آپ کیا بولو کوئی بات نہیں
ہاں جی میری اپی کی بیٹی ہے انہوں نے اتنا سندر وہ کیک کا جو گتا بچ جاتا ہے نا اس سے اتنا سندر ایک لپن آرٹ بنایا آپ دیکھیں وہ اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت انہوں نے اسے گھر میں لگا رکھا ہے بہت بہترین
اور کتنا سندر لگتا ہے کو یہ آئے ہمارے بچے کی تعریف کرتا ہے ہم لوگوں کو خود کو کتنا اچھا لگتا ہے نا
جی بالکل بالکل کہ کتنا اچھا لگتا ہے کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس وقت پر اب دیکھے کتنا یہ ٹائم ایسا ہے ان بچ چنے تو دماغ لگانے نہیں اگر یہ ایسا کام بھی کریں گے کتنا کتنی صحیح بات ہے اس سے ان کی دماغ کی کتنی نالالج بڑھے گی کتنا اچھا ہوگا شارپ ہوگا ان کا لوگوں کا دماغ
ان کا شارپ ہوگا اور مین بات ہے ان کا اب جیسے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو بچہ کچھ نیا بھی سیکھتا ہے
جی بالکل بالکل نیا سیکھتا ہے ایک سکیل آتی ہے پر اب دیکھے بچے یہ سمجتے کیا ہے سارا ہوم ورک تو ہم نے کرنا ہے ان کا
نہیں میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں خود ہی کرو اپنا ہوم ورک میرے کو تو آتا نہیں ہے ہم نہیں ہم تمہاری ہیلپ کر دیں گے بٹ پورا ہم اپنا آپ نہیں کر سکتے تمہیں اپنے آپ ہی اپنا ہوم ورک کرنا ہے
جی کرنا تو اپنے آپ ہی ہے بٹ دیکھے نا یہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو کرنا تو آخر مدد تو ہمیں کرانی ہی پڑتی ہے جتنا بھی کہو ایک گائیڈنس تو ہمیں دینی ہی
ہاں چلو مدد ہم کر سکتے ہیں دیک کو اگر ہم سارا کام ان کا ہم ہی کر دیں گے تو ان کو بھی عادت نہیں پڑے گی نا اپنا کام کرنے کی
جی بالکل بالکل بالکل صحی فرمایا
میں بھی یہی سوچ رہی تھی میں کیا میں بھی آپ ہی سے پوچھتی ہوں آپ
میں تو اب پتا ہے ایسا سو میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ یہ جتنا آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ویسٹ چیزیں ہیں یہ آپ دیک جو اس بچ جاتی ہیں جو فل پیپر ر میں ب جاتی ہے وہ پھر نیچے کا ڈنڈا اور کیک کے پیچھے کے بچ جے ہیں ان سب سے میں کھ نہ کچھ کر لی تو آج کل اب دیکھیے کپڑے اتنے ہیں کہ کپڑے کہاں دیں بندہ نئے نئے ڈھنگ سے ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں نہ کچھ تو میں تو سوچتی ہوں گریبوں کو دے دوں تاکہ دان پنیہ بھی ہو جائے اور دیکھیں اللہ کی دعا بھی ملتی چائے
یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا اپھی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے کپڑے پرانے کپڑے کسی کو دے دیتے ہو اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہی نہیں ہے
کا استعمال کم ہی کرتی ہوں تاکہ آسانی ہو یہ ہمیں جینے میں اور ڈیکمپوز ہونے میں آسانی ہو ساری چیزیں کیونکہ دیکھے پلاسٹک تو سالوں سال تک نہیں خراب ہوتا آپ کو پت ہی ہے
نہیں ب تو پ پی ہے ہمیں میں تو ختی میں تو خود سوچتی ہوں جن ہوں آپ جیسے ہو جائےا آپ کو پتا ہے پلاسٹ ی
جی میں بھی یہی بولتی کیوںکہ باہر جائےیں باہر باہر جائیں تو اپنا یہ جووٹ کا یہ جتنے بھی سوتی کے کپڑے کے بیگ ہیں یا جو بھی کپڑے کے بیگ ہوتے ہیں لے کے جائیں تاکہ خراب نہ ہو ہمارا انوائرمنٹ اور جو بھی ہے کہ اللہ کی دین ہے یہ دنیا تو یہ خراب
بالکل ن میں تو خود سوچ آج کل تو تم بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لو نا ویسٹ مٹیریل کا کچھ تمہیں اگر آتا ہے تو اسی بہانے تم کچھ کما بھی ل گی اور اپنا ایک ہنر بھی دکھا سکتے ہو دنیا کو
جی جی بالکل میں سوچ ہی رہی تھی بنال ل تاکہ میرے سے لوگ اور سیکھ چ اور آگے آگے بڑھیں اس چیز میں
ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ پیسے نہیں خرچ کرتے ان سب چیزوں کے لیے پر چلو اسی بہانے ہم اپنی سنسار کو تو بچا سکتے ہیں نا ویسٹ کرنے سے
جی بالکل آپ نے صحی بولا کم سے کم ایک ایک کرے گا تو اس کی دیکھے دیکھ باقی بھی تو کریں گے
اور کیا اللہ نے اتنی اچھی دنیا ہمیں بخشی ہے زندگی بخشی ہے تو ہم اس کا کچھ فائدہ بھی تو اٹھائے نا
جی بالکل صحیح بولا آپ نے صحیح فرمایا میں بھی اب اپنا انسٹاگرام اور یہ جتنے بھی یوٹیوب کے چینل ہیں وہ بناؤں گی ت کہ ہم خوب کام چلے اور تو اچھا اچھا وہ ہو
اور اس سے یہ ہوتا نا تم ویسٹ مٹیریل سے چیز بناؤ گے تو تم اپنے ایگزیبش ن وغیرہ اگر جیسے ہم لگاتے ہیں
جی بالکل آگے اور ٹیلنٹ بنے گا تو ایگزیبیشن لگا سکتے س ہیں اپنا سامان بییکچ سکتے ہیں
اور پھر اور لوگوں کی بھی مدد ہوتی ہے اسسی بہانے جیسے کئی غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں سی پاتے تو ہمیں ان کو فری ہے سکھا دیتے ا ہیں
جی بالکل بالکل
اور آپ کو بھی کچھ کمائی ہو جائے گی ان کی بھی کچھ ہیلپ ہو جائے گی اور وہ لوگ بھی آپ کو کتنے دعایں دیں گے
جی دعائیں ملتی ہیں
بالکل اور اچھا بھی لگتا ہے نا ہم لوگوں کو بھی کتنا کہ اللہ نے ہمارا کو اتنا ہنر بخشا ہے تو ہم اس کا فائدہ بھیٹھائیں
جی بالکل اور آگے جا کے اپنے اپنے اس میں اپنے دماغ کو بھی کتنا اھا اچھا آگے بڑا سکتے ہم کریٹو کروا سکتے ہیں
اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے ب پال توہیں موبائل دیتا ادھر ٹائم ویسٹ کرنے سے آ اچھا کچھ نیا پھوٹنے کو ہم بھی پھر دماغ اسی سائڈ چلتا رہتا ہے نا کہ آج ہم یہ بنائیں گے اس سے اور وہ بنائیں گے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ہمیں خوب ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ابھی آپ کو آپ کو میرے کو لگ رہا ہے ابھی کو یوٹیوب چینل بنانے لگ جاؤ گے اپنا جلدی جلدی
جی جی جی بالکل صحیح بولا آپ نے
جی ہمیں دیکھیے اسلام میں فضول خرچی کرنے سے کتنا منع کرتے ہیں ہمیں پانی ھانا اور دوسری چیزوں کو خ سے ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے تاکہ انہیں ضائع نہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو کیونکہ یہ بہت تو ہمارے اہم چیز ہیں
وہ تو ہے ہی کبھی ہم اپنے ب ش کو بھی کچھ چیزیں س ہیں آ پ یہ ہاں سارے دیش مٹیریل کیفے ایک بیسمنٹ کیئر کو بھی کرتے ہیں اس سے بھی کتنیز چیزیں بنا سکتے ہو اس کی بھی ہم بربادی نہیں کریں گے
تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جو چیزیں ابھی کام آ سکتی ہے انہیں آ کے اپنے آگے کے بجائے اپنے اسی وقت ختم کرنے کے بجائے آگے کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ آگے کے لو استعمال کر پائائے اس سے پیسہ اور ریسورس دیکھیے دونوں کی بچت ہوتی ہے
بالکل آتیی یہ تو تم نے بہت اچھی بات بتائی مجھے بھی اچھا لگا تم سے یہ بات سن کر کے تمہیں بھی اتنی زیادہ وہ ہو گیا ہے اب تو
جی بس پرانی چیزوں جیسے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں تو بنایا کیوں نہ جائے یہ پریاورن کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہتر استعمال
بالکل جب اللہ نے حد بخشیس بخشی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کا
جی بالکل اب بس میں آخر میں یہی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے اسلام میں ہمیں صفائی بچت اور پریاورن کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے تو اس لیے ہمیں چیزوں کو ریڈیوز ریوز اور اس سائیکل کرنا چاہیے تاکہ اس میں اسلامی تلیمت کو
بالکل بکص کہا تم نے آپ کی مجھے بھی بہت اچھا لگا تم سے بات کر اچ
مجھے بھی بہت اچھا لگا تم سے بات کر کے جلدی ملتے ہیں اور پھر تم بتانا تم نے بچوں کی چھٹیوں میں کیا بنایا
او اچھا اللہ حافظ